ہیلو اللام علیکم
پری اچے
خریت سے آپ کیسے ہو
جی بس میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اور ب آ کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے
دری سے اد کا س
ہلو جی بس سب بڑھیا جی اور بس سب بقرعید آنے والی ہے اسی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں سب
ہمارے گھر پہ بھی اسی کی تیاری ہو رہی ہے
ہ جی جی جی ویسے آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں
ا کھانے میں ابھی تو
مجھے تو پکرا ات سب سے زیادہ بری ب ہاں گوشت کا ہی آئٹم ہوتا جی بریانی اور زیادہ تر اسٹو جی اور زیادہ تر کباب وغیرہ جی جی
ہاں مجھے تو بس بریانی ہی اچھی لگتی ہے اور میں کچھ
ج جی بریانی کے ساتھ کباب
ہاں سب لوگوں کی الگ الگ پسند ہے نا
جی ج ج ج اور آپ کیا تیارییا کر رہی ہیں کیا بس ایک دو اور بائے یہ پھر تو اس کے بع کچن مہیننے ارئے
ہ ہوں
ہ
اب بقرعید کی تیاری چلیں گی پھر بھی چلا جائے گا تو پھر محرم آئیں گے
جی ہاں جی جی
پھر ان کی تیاری میں لگ جائیں گے سب لوگ
ہاں یہ تو ہے ایک کے بعد ایک کیجے ویسے آپ سب سے زیادہ آپ کو پسند کیا ہے
مجھے تو اس ٹائم پہ ابھی تو تیوار کی وجہ سے تو مجھے بریانی اچھی لگتی ہے بس
اچھا تو آپ یخنی والی بناتی ہیں یا ڈائریکٹ والی
نہیں بییسی ڈائریکٹ والی بناتے ہیں
اچھا اچھا ہم یخنی والی بناتے ہیں یخنی والی زیادہ پسند کرتے ہیں
اچھا ہاں وہ سب کی الگ الگ پسند ہے کسی اوکے ھیک ا کیا اور سناؤ کیسے حال چال آپ کے
جی بس سب ٹھیک ہے بس کھانے وانے کے بارے میں ہی سوچا وچاری چل رہے گی
کانا تو بنائیں گے ہم بھی بنائیں گے کھانے کی تو روز کی پریشانی ہے کیا چلے
لگی رہیتی یہ کباب ب کو ڈنک کباب کولڈ ڈرنک بات
اچ ہاں یہ بھی کب کبھار بناؤ تبھی اچے لگتے ہےوز
نہیں بقر عید میں ہی ہوتا ہے نا زیادہ تر گوشت کی کمی نہیں ہوتی تی ہے اس لیے ایزلی انسان جو ہے بناتا رہتا ہےا ہاں ہر چیز جی دو تین دن تک تو چلتا ہی رہتا ہے اور یہ جیسے کب ہاں دو تین دن میں جی جی جی اب قورما وغیرہ جو ہوتا ہے نا اس سے تو بہت جلدی دل بھر جاتا ہے لیکن آپ جیسے کباب وغیرہ بناتے ہیں کچے گوشت کے ہو گئے یا پھر شامی کباب ہو گیا تو ان سے نہیں ہوتا یہ ماشاء اللہ اچھا کھا لیا جاتے ہیں بچے بڑے سبھی شوق سے کا لیتے ہاں جی
ہ ہاں
ہمارے یہاں تو زیادہ تر کبابی فوکس دیا جاتا ہے کباب پ زیادہ اتنے اتنا ماشاء اللہ ہاں کھانا نہیں بنتا صرف کباب ہی کباب
ہوں
ج جی
بڑا دارا دھوپ پڑ رہی ہے را اب
ہلو آپ کے یہاں قربانی ہوتی ہے جی ہاں ہمارے یہاں تو ہوتی ہے
یہاں پہ ہمارے یہاں پہ نہیں یہاں پہ نہیں ہوتی مائکے میں ہوتی
اچھا آپ کے یہاںنی ہوتی ہے
ارے مائکی میں ہوتی ہے مائکی میں جات ہم لوگ
اچھا ہمارے مائک بھی ہوتی ہے اور گھر پہ بھی ہوتی ہے دونوں جگہ ہوتی ماشاء اللہ جبھی تو کہتا ہے نا جب ج اپنے گھر میں قربانی ہوناا تو گوشت اچھے سے وہ ہو جاتا ہے
ہوں اپنے آرام سے بناؤ جی
آرام سے بناؤ ہاں اپنی من مرضی کا انسان نکال کے رکھ لیتا ہے نا یہ ہوتا ہے باقی تقسیم کر دیتا ہے اس ٹائم تو مارکیٹ میں صف بکرے ہی بکرے دکھ رہے ہیں
ج جی گرکی ہوتی ہے تو چائے جیسی بھی کھانی ہے روٹی اسی کے حساب سے نکال لو باہر
ہاں ہاں ہاں ہاں گھر کی قربان جی گھر کی قرب بانی میں یہی ہوتا ہے
ہوں اور ویسے بھی محلے میں میری قربانی ہوتی ہے تو ویسے بھی گوش بٹتا رہتا ہے
ا اور بتائیے
بڑھیا ہے خریت سے ہیں اوبر والا گھر ہے کڑا میں ہاں بچے دھوپ میں ڈول لیے اسے روک رہی ہیں ہ
آپ دہلی سے ہی ہیں کیا
نہیں دولپور سے ہے ہم تو
اچھا
ا ت ہاں
بہت دور سے
ہ
تو وہاں پر تو قربانی پ سنا دھول پور کے آگے گوالر جاؤ وہاں کا میرا ننیال ہے
اچھا اچھا ہم دولپور میں رہتے ہیں
اچھا اچھا تو وہاں تو قربانی پہ اتنا فوکس نہیں کیا تھا
نہیں ہے دھول پور میں بھی نہیں دھول پور میں بھی بہت قربانیاں ہوتی ہیں ہ یہاں پہ بھی بہت
ر وہاں پہ محرم وغیرہ جو ہے نا اس زیادہ فوکس رہتا ہے
محرم پہ تو یہ ہے کہ یہاں سے ایک پندرہ بیس دن پہلے ہی جشن ہونا شروع ہو جاتا ہے
ہاں وہی وہی وہی وہی ہاں ہاں یہ تو میں وہاں پہ عید ب قریب زیادہ پتا نہیں چلتی ہے
ہاں اس کی تو ہاں محرم کی تو پتہ کرڑتی ہے لگاتار تیاری ہوتی رہتی ہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے اس لیے
ہوں اور وہاں کی بریانی تو شاید میں سمجھ گئی آپ یخنی والی کینی کیونکہ وہاں پر جو ہے نا پلاؤ ٹائپ کی بریانی بنتی لخنی والی بریانی بنتی ہے ہاں کیونکہ ہماری ریلیٹیوس بھی جو ہے نا نا وہ بھی ایسے ہی بناتے ہیں وہاں قورما بھی الگ ہوتا ہے بریانی بھی الگ ہوتی ہے دلی کی الگ ہوتی ہے ہاں دلی کی الگ ہوتی ہے ہاں جیسا جی جی جی بالکل صحیح وہ آپ کی لینگویج تھا نا مجھے یہی لا احساس ہوا کہ شاید یہاں کی نہیں آپ
ہ رستھان و ہم ج پور
اچھا اچھا دولپور کے آگئی گالر ہے مرنا گالر ہ تو پھر بکرا آ گیا ہے آپ کے یہاں پر
میں ابھی سسرال میں ہمائش کی نہیں ہوتی قربانی میں آ گ بس آ ہے تری م پات نہیں سے کروا لو سے
کیوں
ایسے ہی
اچھا اچھا
ہ ہ ہ ممی بول تو رہی تھی آ جا بیٹا آ جا ہ جت آ ج گ آؤں گی ابھی تھوڑی سی دن اور اچھا میں نے عید پہ ہی آؤں گی اب تو پھر میں محرم کر کے آؤں گی پھر جیکے ہم گ مح
بہت بہت لمبا ٹائم ہو گیا محرم کی بع
جی ابھی گئی نہیں ہو نا کافی مہینے ہو گئے مجھے گھر پہ اس لیے میں نے بولا مل گ اب تو میں رہ کے آؤں گی
آپ آپ خنی والی بریانی بنا کے دیکھیے گا وہ وہاں کی بریانی سے بہت سلگ بندتی پلاؤ والی جو بریانی ہوتی ہے وہاں سے بہت الگ ہوتی ہے دیکھیے گا ہاں پلاؤ والی بریانی سے الگ ہوتی پلس وہاں کا جو چاول ہوتا ہے نا موٹا موٹا وہ صحی ٹیسٹ سے بھی صحیح نہیں دیتا ہے ہاں ب ہاں باسمتی چاول کی اچھی لگتی ہے بریانی کیونکہ وہ میں نے کھائی ہے نا بہت موٹے موٹے چاول اور وہ بریانی لگتی پلاؤ لگتی ہے
ہاں ہاں ایسی فلگ ٹائپ کی بناتے ہیں ہم لوگ
وہ میں نے اپنی میں نے کہا نا ہماری ممانی وغیرہ رہتی ہیں وہ بناتی مجھے بریانی وہاں کی اچھی نہیں لگتی ہے
دھولپور میں کہاں پہ رہتی ہیں آپ
میں دول پور میں نہیں گوالر میں آپا منش جی جی جی جی ہوں تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ کے ٹرائی کریے گا اس بار پکراید پہ کباب بنائیے گا اور پھر کھا کے دیکھیے گا
دیکھیں گے ٹرائی کریں گے بنا کے دیکھیں گے
بہت ہی مزے کے بنتے ہیں
اچھی لگ گی تو پھر خراب بنا لیں گے
ہاں پھر تو وہی تو رائی نئی نئی چیز ٹرائی کرتا ہے انسان تو کیس سمجھ میں آتا ہے ہر جگہ ہر شہر میں الگ الگ بنتا ہے نا
اب الگ الگ کر کے بنا ہوتا اس الگ بھی سوادات
ہاں جی جی ہاں وہ ایک ہی چیز ہم جیسے بناتے رہتے ہیں بس ویسے ہی بنائے کاتے ہیں بورو جاتے ہیں الگ الگ ٹرائی کریں گے تو اچھا لگا تو بار بار بناؤ نہیں بنا تو کوئی بات نہیں ہے دوبارہ مت بناؤ
پھر کچھ نیا کر کے بنانا چاہیے تو آدمی سوادشٹ لگتی ہے چیزیں
ہاں اور ویسا تو مجھے نا مرادبادی بریانی بہت اچھی لگنے لگی مجھے دللی کی بھی بریانی نہیں اچھی لگتی ہے اب کیکہ اس میں مسالے بہت ہوتے اور وہاں کی بریانی بہت زیادہ ہوتی ہے
ہوں کیونکہ وہاں نا مطلب زیادہ مسالے تیز نہیں ہوتے یہاں پہ دلی والی بریانی اور مسالے ب تیز ہوتا ہے
ہاں کیں گا ہوتا ہے
ہاں ہاں یہی تو میں بولنا چاہ رہی ہوں ہر جگہ کی بریانی کا قورمے کا بنانے کا طریقہ سلیفا الگ ہوتا ہے نا اس لیے
اپنی اپنی پسند کے انسار
اپنے ہاں جب انسان کھاتا ہے تو ٹیسٹب تبھی پتا ہاں ٹیسٹ تبھی پتا چلتا ہے جب انسان کھاتا ہے کہ بدل بدل کے کھائے گا ٹرائی کرے گا تو پتا چلے گا اب ایک ہی جگہ پہلے ہم بھی دلی بریانی اور نہاری دلی کی اب نہاری بھی مجھے مطلب یہاں کی مطلب باہر کی اچھی نہیں لگتی گھر کی اچھی لگتی یہاں کی مجھے باہر کے ناری بھی نہیں اچھے لگتے جی چلیے ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ ٹھیک ہے اللہ حافظ